والی
وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی جان وورحمۃ اللہ آپ کیسے ہو آپ ٹھیک ہو
پرجان میں اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو گھر میں ابو امی سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان گھر میں بھی سبھی ٹھیک ہے تو آپ کے گھر پہ سبھی کیسے آپ کے باابا جان مما جان بھائی بہن سب کیسے ہیں
اللہ تعالی کا شکر ہے سب ٹھیک ہیں بائی جان آج بت وقت کے بعد ہم نے بات کی مجھے ایک ٹاپک پہ آپ سے
اچھی بات کہئی کبھی آپ کو تو پتا ہی ہے روزمرہ کی زندگی میں کتنا مطلب کہ مشغور رہتے ہیں کبھی کبھار ٹائم ہی نہیں ملتا ہے اپنے کاموں میں اتنے وست رہتے ہیں تو آج مجھے ٹائم ملا تو میں نے سوچا ٹائم کو برباد کرنے کے بجائے آپ سے ہی کچھ بات کر لے اور جانکاری حاصل کر لے ہے نا
بالکل درست فرمایا آپ نے
ہاں بھائی جان تو میں کیا کر رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پانی کی اہمیت کے بارے میں بات کرنی چاہیے کیونکہ پانی ایک ضروری حصہ بن چکا ہے ہماری زندگی کا ہے حصہ تو ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بہت سے لوگ ضاع کر دیتے تو اسی پہ مجھے بات کرنی تھی تو پانی اللہ کی سب سے بڑی نعامتوں میں سے ایک ہے میرے بھائی تو اگر پانی نہ ہو تو زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے بھائی جان تو انسان جانور پرندے اور پودے سب کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ پانی ہے تو زندگی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی روز کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس ہم صبح جب اٹھتے ہیں اپنے استعمال مطلب کہ پانی استعمال کرتے ہیں ہم منہ دھوتے ہیں نہاتے ہیں پانی پیتے ہیں اور مطلب یہ کھانا بنانے کے لیے بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے ضرورت ہوتی ہے پانی کی تو اگر صرف ایک دن پانی نہ آئے تو ہمیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہے نا بھائی جان
بالکل درست فرمایا بائی جان آپ نے بائی جان انسان سانے جسم کے برا حصہ جو ہے پانی پر مشتمل ہوتا ہے بائی جان پانی پینے سے صحت اچھی رہتی ہیں اور جسم کی تمام اعضزا ٹھیک رہتے رہتے ہیں بائیجان بائیجان صفائی کی کے لیے بھی پانی بہت ضروری ہے نہانا نہانا ہاتھ دھونا اور کپڑے صاف کرنا پانی کے بغیر ممکن کہ نہیں ہے بائی جان بائی جان کسان کسان کسان جو ہوتا ہے وہ بھی پانی پہ ڈپینڈ ہوتا کسان جو ہم کھیت کھیت کھیتوں میں جو ہم لگاتے ہیں اس پہ بھی فصلوں کے لیے جو ہے وہ فصلوں کی پیداوار پانی کے بغیر ممکن کہ نہیں ہے بائی جائے اسی طرح فیکٹریز بجلی پیدا کرنا اور روزمرہ کی کاموں میں بھی پانی کی استعمال پانی ہی استعمال ہو جاتا ہے بھائی جان آپ آپ فرمائے بھائی جان
تو اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی مطلب کہ جو ہمارا جسم بھی زیادہ پانی حصے پر مطلب کہ مشتمل ہے تو پانی ہمارے جسم کا مطلب کہ درجہ حرارت ٹھیک رکھتا ہے خون کی گردش میں مدد کرتا ہے اور مطلب کہ زہریلے مطلب کہ م دے باہر نکالتا ہے ہے نا تو یہ ہمیش ہر طرح سے مدد کرتا ہے اور مدد دیتا بھی ہے تو اس لیے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں میرے بھائی کہ ہر انسان کو روز مناسب مقدار میں پانی پینا چاہے تو پانی صرف انسان کے لیے ہی ضروری نہیں ہے بھائی جان جانور بھی پانی پیتے ہیں اور پرندے بھی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو اگر پودوں کو پانی نہ ملے تو وہ مطلب کہ تو وہ مجرا جاتے ہیں تو مطلب کہ اس طرح کھیتوں کو بھی نہ ملے تو فصلیں خراب ہو جاتی ہے اور مطلب کیا اناج کی کمی ہو سکتی ہے تو مطلب کہ کسان کا مطلب کہ سارا نظام پانی پر چلتا ہے تو چاول گندم سبزیاں اور مطلب یہ پھل اگانے کو اگانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر بارش کم ہو یا پانی کی استعمال مطلب کہ کمی ہو جائے تو کسان کو نقصان ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی مطلب کہ مہنگی چیزیں خریدنی پڑتی ہے ہے نا بھائی جان
بالکل درست فرمایا بائے جانب نے لیکن آج کے دور میں پانی کی کمی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے اس اسی لیے ہمیں پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے وائیجان نل کو کھلا نہ چھڑ چھوڑے برساتی پانی کو محفوظ کرے اور پانی کا ہمیشہ احتیاط سے استعمال کریں پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے میر رے بھائی جان ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ پانی کی قدر کرے میں روا جان اور اس نعمت کو محفوظ رکھے اگر ہم آج پانی بچائیں گے تو آنے والے نسلیں بھی اس قیمتی نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بھائی جان ہمارے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم نہانے بات روم میں جاتے ہیں یا جب بھی ہمیں کچھ برتن دھونے پڑتے ہم نل جو ہے وہ کھلا چھوڑتے ہیں اور پانی کو ضائع کرتے ہیں میرے بائی جان
ہاں بھائی تو بھائی اسی کے ساتھ مطلب کہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب کی جو ہم جو اپنے کہاں نل کھلا جوڑتے ہیں بہت ہی اچھی بات ہے میں بالکل سہمت ہو آپ کی بات ہے تو صنعت اور مطلب کہ کار انوں میں بھی پانی کا بہت اہم کردار ہے بجلی بنانے کپڑے تیار کرنے اور مطلب کہ کہیں دوسرے چیزوں کی تیاری میں پانی استعمال ہوتا ہے تو اس سے پت چلتا ہے کہ پانی صرف پینے کے لئے ہی نہیں بلکہ ملک کی ترقی کے لئے بھی ضروری ہے تو دنیا کہ کئی علاقوں میں صاف پانی کی کمی ہے میرے بھائی تو بہت سے لوگ دور دور سے پانی لانے پر مطلب کہ مجبور ہیں کچھ بچے اسکول جانے کے لیے بچائے پانی لانے میں اپنا وقت گزار دیتی ہیں تو یہ ایک بڑی مشکل ہے تو ہمیں پانی کی قدر کرنا چاہیے بہت سے لوگ نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ پانی ضائع کر دیتے ہیں تو یہ غلط عادت ہے ہر مطلب کہ کطرا قیمتی ہوتا ہے تو پانی بچانے کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے قدم بھی اٹھا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو میں بتا دوں مطلب کہ برش کرتے وقت نل بند رکھے مطلب کہ گاڑی یا بائیک دھوتے وقت کم پانیانی استعمال کرے ضرورت کےے مطابق ہی پانی خرچ کرے تو بارش کے مطلب کہ پانی کو جمع کرے کرنے کی کوشش کرے جس سے ہم رین واٹر ہارویسٹنگ بھی کہتے ہیں تو دوسروں کو بھی پانی بچانے کی تعلیم دے ہے نا بھائی جان تو یہی سب ہم کر کے اس پانی کو بچا سکتے ہیں
بالکل درست فرمایا بھائی جناب نے آج دنیا کی علاقوں میں پانی کی قلت بڑھتی جا رہی ہے بھائی جان آبادی میں اضافہ جنگل کاٹنا دریاؤوں کی آلودگی اور پانی کا غیر ضروری استعمال اس مسئلے کو مزید سنجینہ بنا رہا ہے بھائی جان اگر ہم نے پانی کی حفاظت نہ کی پی توو مستقبل میں صاف پانی حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہیں میرے واجان ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ پانی کی بچت کرے با جانہ نلکوبی و بے وجہہ کھولنا چھوڑے لیک ہوتی ہوئی پائپس کی مرمت کرے برساتی پانی کو جمع کرے اور پانی کا صرف ضرورت سے ضرورت کے مطابق استعمال کریں چھوٹی چھوٹی ا ا مطلب جو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتے ہیں مطلب لیک ہوتے کسی جگہ پائپ میں جو گورمنٹ مطلب جو گورمنٹ پائپ جو سرکاری پائپس ہوتے ہیں ان میں بھی کبھی کبھی لیک ہوتا ہے جس سے جہاں سے بہت سارا پانی نکلتا ہے ہفتوں کے لیے مطلب مہینوں تک اس کو کوئی بند نہیں کرتا ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو بھی اس تو اس میں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس کو بھی مطلب اس اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی پائی
یہ ساتھ ساتھ کیا ہے کہ مطلب کہ اگر ہم آج پانی بچائیں گے نا تو کل ہماری آنے والی نسلیں بھی اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکیں گے لیکن اگر ہم آج ہی پانی کو ضائع ملک ضائع کیا تو مل مستقبل میں پانی کی سخت کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو پانی اور مطلب کہ صحت کو بہت گہرا تعلق ہے تو صاف پانی پینے سے ہم مطلب کہ ہم کم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں تو گندا پانی پینے سے مطلب کہ پیٹ کی بیماری یا اور دوسری تکلیفیں پیدا ہو سکتی ہے تو اس لیے ہمیشہ صاف اور محفوظ پانی پینا چاہے پنے ماحول کے لیے بھی ضروری ہے بائی جان تو درییا جھیل سمندر اور چشمے ہماری قدرتی نظام کا حصہ ہے بھائی جان تو اگر ہمیں انہیں مطلب گندا کریں گے تو مچھلیاں اور دوسرے جانور بھی متاثر ہوں گے تو ہر گھر میں مطلب کہ پانی بچنے کی عادت ہونی چاہیے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی سکھانا چاہے کہ مطلب کہ پانی اللہ کی امانت ہے اور اس کا مطلب کہ احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہے نا بھائی جان
بالکل درست فرمائے میں بہت سہمت ہوں بھائی جان آپ کی بات سے پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے میرے بھائی جان قدرت کا بیش بیش قیمت تحفہ اور انسانی زندگی کا بنیادی سرما ہے میرے بھائی جان ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے بائی جان اور پانی کو ضائع کرنے سے بچانا چاہیے اگر ہم آج پانی کی حفاظت کریں گے تو آنے والے نسلیں بھی صحت مند اور خوشحال زندگی گزار سکیں گے میرے بھائی جان میں یہ آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اور ہمیں پانی کو گندا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آج بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم صاف پانی مطلب پانے کے لیے ہمیں بہت مشکلات اٹھانی ہیں کیونکہ وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو گندا کیا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے ہم نے گندا کیا مجھے آپ سے بات کر کے مطلب بہت سیکھنے کو ملا مجھے لگتا
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ آج علم اور ٹیکنالوجی کا بھی دور بھی ہے پانی کو مطلب کہ کوئی بدل نہیں ہم مطلب کہ کئی چیزوں کا بدل مطلب کہ ڈھونڈ سکتے ہیں تو لیکن پانی کی نہیں تو اس لیے اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے تو اس کے علاوہ پانی سے بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے جو ہمارے گھروں سکولوں اور کان گھروں کو روشن کرتی ہے تو اگر پانی کی کمی ہو جائے نا تو بجلی کی پیداوار بھی متاثر ہو سکتی ہے بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دریاؤں جھیلوں اور چشموں کو بھی صاف رکھنا چاہے اور ان میں مطلب کہ کچرا نہیں پھینکنا چاہی کیونکہ وہاں سے صاف پانی نکلتا ہے جو ہم پی بھی سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ
اللہ حفظ